وعلیکم السلام چلو پھر سے بس ٹھیک ہماری پھر سے ملاقات ہوئی میں بھی امید کرتی ہوں کہ آپ ھیک ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی ٹھیک ہوں گے
جی شکر اللہ تعالی کاہم سب ٹھیک ہے تو آج کس موضوع پہ بات ہونے والی
تو میں شروع کروں پہلے یا آپ کریں گے پہلے شروع
میرے خیال سے پہلے آپ ہی شروع کیجیے
جی کوئی بات نہیں تو آج میں کا کرنا چاہتی ہوں
انسانی جسم کے بارے میں بات جس کو ہم انگریزی میں ہیومن باڈی بھی کہتے ہیں ایک مکمل تعارف میں دینا چاہوں گی آپ کو انسانی جسم کے بارے میں انسانی جسم قدرت کا سب سے حیرت انگیز اور پیچیدہ نظام ہے یہ ہڈیوں پتھوں اعضا اور مختلف نظاموں کا مجمہ ہے جو مل کر کام کرتے ہیں انسانی جسم کا اہم حصہ سر اس میں دماغ آنکھیں کان ناک اور منہ ہوتے ہیں دماغ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے ڈار اس میں دل پھیپڑے میدا جگر اور گردے شامل ہے ہاتھ اور پ پاؤں یہ ہمیں کام کرنے چیزیں پکڑنے اور چلنے میں مدد دیتے ہیں انسانی جسم کے بارے کے پانچ بڑے نظام نظام انہظام جس کو ہم انگریزی میں ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد میادہ اور آنتے اسے ہضم کر کے جسم کو طاقت دیتی ہے دوسرا نظام تنفظ جس کو ہم ریسپریٹری سسٹم کہتے ہیں انگریزی میں فیفٹے سانس کے ذریعے آکسیجن اندر لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال تے ہیں نظام دوران ایک خون ہوں یعنی کہ سرکولیٹری سسٹم دل خون کو پمپ کرتا ہے اور جو آکسیجن اور غذائیات پورا پورے جسم میں پہنچتا ہے نظام اصابی دماغ اور ریڈ مطلب نروس سٹم دماغ اور ریڑ کی ہڈی سوچنے محسوس کرنے اور حرکت کرنے کام کرتے ہیں نظام اخراج یعنی ایکسکریٹری سسٹم گردے خون کو صاف کرتے ہیں اور فضل فضل مواد پیشاب کی شکل جی میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں مجھے کچھ مکھی آ گئی تھی ناک کے سامنے تو ہاں کی شکل میں جسم سے نکلتی ہے کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہلو
جی جی آ رہی ہے
ہڈیاں اور پتیں انسانی جسم میں تقریبا دو سو چھ ہڈیاں ہوتی ہے ہڈیاں جسم کو سہارا دیتی ہے پٹھے ہڈیوں کے ساتھ مل کر حرکت پیدا کرتے ہیں بنا پٹھوں کے ہم کہ چل بھی نہیں سکتے جلد جسم کا سب سے بڑا ازو جل جلد ہمیں گرمی سردی جراثیم اور چوٹ سے بچاتی ہے اس میں پسینے کے گودود گودود ہوتے ہیں ہلو
ہیلو ہلو جی آپ کی آواز اچاسے نہیں آ رہی ہے
اب آ رہی ہے ہلو جی ہم جلد یعنی سک سکین کی بات کریں گے بات کر رہے تھے جو جسم کا درجے حرارت
جی
برقرار رکھتے ہیں اس کے بعد دلچسپ حقیق ہمارا دل ایک دن میں تقریبا ایک لاکھ بار دھڑکتا ہے دماغ چوبیس گھنٹے کام کرتا ہے چاہے ہم سو رہے ہو انسانی جسم پر ستر پرسنٹ سے زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے نتیجہ انسانی جسم اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اسے صفائی صحت اور حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اچھی خوراک ورزش اور نیند ہی نیند سے ہی جسم صحت مند رہ سکتا ہے تو آپ کو میرا یہ موضوع کیسا لگا انسانی اس
جی مجھے اپ کا موضوع بہت پسند آیا بہت ایک اس میں بہت زیادہ انفارمیشن
جی آپ کی آواز تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے
جی میں یہ بولوں کیا کیا ٹاپک بڑا ا اچھا تھا مختصر تھا لیکن اس میں بہت زیادہ انفارمیشن تھی اور اس سے مجھے بہت زیادہ انفارمیشن حاصل ہوئی ہے تو بہت اچھا ٹوپک تھا
جی شکریہ آپ نے سنا کیا آپ اپنا اب سنانا چاہیں گے
جی جی ضرور میں سنانا چاہوں گی اب اپنا ٹاپک تو میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہاں تو جس ٹاپک میں میں بات جو میں ہاں جو میرا عنوان ہے وہ ہے جنگلات فارسٹز ٹھیک ہے تو تو جنگلات کیا ہے تو جنگلات زمین کے وہ حصے سے ہے جہاں بہت سارے درخت پودے اور جانور ساتھ رہتے ہیں ان کو زمین کا فھیفڈا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہوا صاف کرتی ہے یعنی کہ ان کو زمین کے لنگس بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ہوا کو صاف کرتے ہے اب جنگلات کی اہمیت تو سب سے پہلی اہمیت سب سے پہلا پوائنٹ جو میں بولوں گی وہ یہ ہے کہ جنگلات ہمیں آکسیجن دیتا ہے ہم جو سانس لیتے ہیں وہ درختوں کی وجہ سے ہے اور دوسرا پوائنٹ بارش لیتے ہیں اور گرمی کم کرتی ہے تو ہمارے جو جنگلات ہے ہم اپنے جنگلات سے بارش لیتے ہیں اور گرمی بھی جنگلات کی وجہ سے جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور آجنگلات کی وجہ سے جو ہے اور یہ جو جنگلات ہے یہ جانوروں کا گھر ہوتا تہے جیسے کہ شیر ہے ہرن ہے پرندے وہ سب وہیں رہتے ہیں اور اور جو ہمارے جنگلات ہے یہ سیلاب اور مٹی کے کٹنے سے بچاتا ہے تو جب یہ سیلاب آتے ہے تو یہ جو ہمارے جنگلات ہیں وہاں پہ جو پیڑ پودے لگے ہوتے ہیں وہ پیڑ پودے اس پانی کو کو جذب کرتا ہے جس سے سیلاب کا جو خطرہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور
جی جی
اور بہت سی دوائیاں جڑی بوٹی بٹیاں وغیرہ وہ سب جو ہے وہ ہربل دوائیا جڑی بوٹیاں جنگلات سے ہی جو ہے وہ لی جاتی ہے جنگلات کو کیا خطرہ ہے تو جنگل اب اگر اب اگر ہم جنگلات کے خطروں کے بارے میں بات کریں گے تو لا لکڑی اور فرنیچر کے لیے جنگلاتوں میں جو پیڑ ہے ان کو کاٹا جاتا ہے یا آگ ام آگ لگنے کی وجہ سے بھی جنگلاتوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ خطرہ ہوت تا ہے اور ایک کھیتی باڑی وغیرہ او اس سب اس سب کی وجہ سے بھی جنگلات کو خطرہ ہوتا ہے کیونکہ زمین جو ہمارے جنگلات پیڑوں کو کاٹا جاتا ہے ڈیفارسٹریشن کی جاتی ہے جس سے ایک آ اس زمین کو جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے پھر وہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے تو اس سے بھی ہمارے جو جنگلات ہے ان کو بہت خطرہ ہوتا ہے اب ہم اپنے جنگلاتوں کو خطرے سے بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم ہر سال ہمیں کم سے کم ایک درخت جو ہے وہ لگانا چاہیے جی میں معذرت چاہتی ہوں ایک سیکنڈ ہاں تو اب ام آ تو اب ہم اپنی جنگلاتوں کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کم سے کم ایک سال میں جو ہے وہ ایک درخت لگانا چاہیے اور اور ہمیں ہلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہلو ہلو ہیلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہیلو یہاں پہ تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو ہے مجھے لگتا ہے کہ میری آواز نہیں آ رہی ہے ہلوو ہیلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہیلو ہیلو ہلو یہاں پہ تھوڑا نیٹورک ایشو ہے آپ کو آواز آ رہی ہے میری
ہلو ہلو جی جی جی جی
جی آرہی ہے میر کی آواز
جی جی بل کل میں نے سنا میں آپ کو کانٹیکٹ کرنے میں آپ کو یہاں سے بھی آواز دے رہی تھی لیکن لیکن مجھے مجھے معذرت میں معزرت چاہتی ہوں کہ میرا نیٹ ورک سلو تھا
میرا نیٹورک بھی یہاں سے یی وییک ہی چل رہا ہے تو میں بول رہی تھی اب ہم جی
اب میں کنٹینیو کروں
جی
تو اب میں بولیں کیا کہ اب اپنی جنگلاتوں کو کیسے بچا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ہر سال کم سے کم ایک درخت جو ہے وہ لگانا چاہیے اور لوگوں کو ہ ا لوگوں کو
جی جی
اور ہمیں لوگوں کو یہ بولنا چاہیے کہ درخت ہمارے کیوں ضروری ہے ان کو یہ بتانا چاہیے آ ہ ام جیسے کہ اس وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے لیے کیوں فورسٹ ضروری ہے تو ویسے ہمیں باقی لوگوں کو بھی کہنا چاہیے جس سے وہ اہ فورسٹ ای جنگلات میں جا کر وہاں کے مطلب وہاں پہ کوئی پرابلم کھڑا نہ کرے اور تو آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گی اگر درخت نہیں ہوں گے تو تو سانس لینا مشکل ہو جائے گا تو اسی لیے میں لاسٹ پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ جہ جنگلات بچاؤ زندگی بچاؤ
جی بالکل میں کافی متاثر ہو گئی آپ کے موضوع سے جی بالکل جی شکریہ آپ کا مجھے بھی بڑا شوق ہے گارڈننگ کا میں بھی درخت لگانا چاہتی ہوں مجھے بہت پسند ہے درخت لگانا پودوں سے پیار کرنا مجھے کافی پسند ہے تو میں کافی متاثر ہوگی آپ کے اس موضوع سے تو امید کرتی ہوں پھر سے گفتگو کریں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ